السلام علیکم
و ععلیکم السلام
جی بولیے ٹھیک
جی میں ٹھیک ہ آف کے کو
ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں گر میںمیشا بھی ٹھیک ہے
شکر شکر الحمد للہ
اور کیا کر رہے ہیں آپ کھانا کھایا آپ نے نماز پڑی
کیی
نماز پڑھی
ہ مز بھی پڑ آپ نے پڑھی
نماز تو پڑھی میں نے الحمد للہ
کھانا کھایا میں نے میں نے نماز پڑھی
ہاں تو بولتی ہو میں نے نہیں پڑ
نہیں نہیں میں نے نماز پڑھی ہے پھر خانہ خا نماز کے بعد
ج نہیں کھا نہیں کایا ا بھی آپ کو تو پت ہے ہم لے ٹھیک کرے ہیں ہاں جی ا
اور باقی سب ٹھیک
شکر اللہ تعالی آپ سنائیے
بس الحمد للہ گرمی کتنی ہے
بہت ہی زیادہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے
ہاں گرمی تو ہے
ہاں سمجھ ہی نہیں آتا گرمی کا کیا کرے
کیا ہی پتہ کب موسم ہوں کب موسم چینج ہوگا
اللہ رحم کرے اب موسم چینج ہونے سے
گرمی بہت زیادہ ہے
ہوں ہوں گرمی بہت زیادہ ہے
کل بھی بہت زیادہ گرمی تھی اور مجھے کتنا سر درد ہوا پھر
آپ تو مجھے لگے ہی نہیں آپ گھر پہ ہو نہ آپ بزی تھے نہ
میں کہاں گھر پہ تھا کل میں تو ہاسپٹل میں تھا میں پورا دن ہوسپٹل میں تھا
ہاں ہاں اور سناؤ
بس آپ سناؤ وہ کل کیا کہ رہے تھے آپ وہ کوئی مسیج بھی تھی
نانی کے بن سے اچھا وہ ہاں مجھے اسکے لیے آج ای میل وغیرہ ڈالنی ہے تو
اس کا سگرین شاٹ سینڈ ہی نہیں کیا مجھے
کس کا اسکرین شاٹ آپ کو سینڈ کرتی میں نے کوئی ایپ پینک ابی نہ اسٹال کی
ہمم مطلب ایپ نہیں ہے ابھی کوئی
ہاں نہیں نہیں
پھر
پتا نہیں میم کہہ رہی تھی وہ ایسے ہی گوگل سے ہوتی ہے ابھی مجھے فل پتا کرنے دو پھر پتا لگے گا
اوکے
ہمم
اور
بس ٹھیک
اسدھان کہاں ہے
وہ توغیر گیا کل اللہ کے حوالے
کب گیا ہے
کل ر کل شام کو ساڑھے سات
تو کل شام کو گیا
اور سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں آپ سناؤ
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں ہاں اور
ہاں اب اس کے بعد کون سا پروجیکٹ ہوگا اس میں
ابھی نہیں پتا وہ سر بتائیں گے آئے گا بھی یا نہیں کیونکہ اس کو ایک سال بعد پھر اتنے اچھے اچھے پروڈکٹ یہ پروجیکٹس آتے ہیں
مطلب یہ پھر ابھی جو ہے سو یہی ہے
فی الحال تو یہ ہے پ جا
اب جو کام کیا ہے تو اس کے ملیں گے کیا پیسے
کیوں نہیں ملے گا مطلب کس بات کے لیے آپ نے یہ پوچھا کہ نہیں ملے گا نہیں ملنے کی بات
میں میں نے ایسے ہی پوچھا مطلب جو کام کیا اس کے ملیں گے کیا
انشاء اللہ ملیں گے ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے مل تو رہے ہیں روز مطلب ابھی دیکھو میں اسکرین شاٹ بھیجتی ہوں دیکھوں کتنے پیسے ہیں ابھی ان شاء اللہ آئیں گے ابھی کریڈٹ نہیں ہوئے تو لیکن آئیں گے اور ان کی بھی پیمنٹ ہو جائے گی کام کا اوور فلو ہے نا بہت تو ان کو یہ ہاں دقت ہوگی نہا اپ میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں یہ پیسے تو آ جاتے
چلو دیکھتے ہیں
ہاں انشاء اللہ دیکھ لیجیے آپ میں نے اتنا کمایا آپ بھی دیکھ لو
مجھے پتا ہے آپ نے بہت کمایا لیکن مجھے ہی نہیں
بر کرو زیادہ بھی نہیں کام آیا اتنا بھیم تو کر کچھ کرو
مجھے نہیں دیا میں کہاں کہاں سے لا کے دیتا ہوں آپ کو
ہاں تو دیتے ہو تو میں دو دو دیتے
کہاں دیتے ہو
ہاں دیتی تھی دیتی ہوں جب آتے ہیں تبھی دیتی ہوں ابھی تو آپ نمبر جب دو آپ تو کسی کام کی نہیں ہے فی الحال نمبر اور سناؤ
بس ٹھیک
نہ کی کرنے تو بھی ٹھیک ہے
ہوں
چلو اچھی بات ہے آج کیا تھا کھانے میں
اج تھا بینگن
زیادہ پسند نہیں مجھے
میں بھی نہیں کھاتا ہوں
ہاں
اور تھا کیا کہتے اس کو پت نہیں اردو میں کیا کہتے ہق تھا
ساگ
ساگ ساگ شاید
ہاں سو کا
ساگ ہاں اس وہ میں نے کھایا اور تھی چٹنی پیاز کی چٹنی
واہ
اس میں مزہ آئے
ہاں اس میں تو مزہ ہے اور سترہ ہے کہ سولہ ہے
آج سترہ ہے
ہاں
آج سترہ تاریخ ہے
اذہان کا ٹوم
اور ہمارا ہے دو دو سفر ہے آج
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا وہ تو مجھے پتا ہے آج بھی ہے میں بھی نہا کچھ اور ہی بولی جا رہی تھی
کیا
میں نے آپ کو بہن بولا ارے پاگل مجھے یاد ہے کوئی ہے نا بہن بہن بولنے کی
کس کو بہن بولتے ہو
اپنی بہن کو ارے ہم کھیل کھیل میں بات بات میں جب لڑکیاں اپ میں بات کرتی ہو تو بہن نہیں بولتی ایک دوسرے کو تو
بن بن بولتے ہیں بہن کہاں بولتے ہیں
اردو میں بہن بولتے ہیں نا
اردو میں تھوڑی بولتے ہیں بہن کشر میں جب کھیلتے ہیں تو کش کشمیر میں بولتے بنچ
میں اردو میں بہت پند ایسی بات نہیں ہے میں اردو میں کی بات کر رہی ہوں نہیں نہیں اچھا ٹھیک اور
بس ٹھیک اپ سناو
بس ٹھیک وہاں کا موسم کیسا ہے ابھی
ابھی تو ٹھیک ہے گرمی بھی ہے
اچھا ٹھیک
کیا ہی کرے اس گرمی کا
کچھ بھی نہیں
کپڑے نکال کے پورا ندی میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے
تو نکالو نا کون سا یہ
کام کون کرے گا پھر
کوئی نہیں گرمی میں چھٹی کرو
تھوڑی ہوتا ہے چھٹی
ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے
کہاں ہوتی ہے
کیا دن میں صرف ایک بار کال کی
اج ٹائم ہی نہیں ملا بپر سے اج فرائیڈے تھی
ہاں وہ تو ہے ابھی اس کال کے بعد تو ہم کھانا کھائیں گے پہلے
ہوں میں ابھی تو نکلوں گا نا اس کال کے بعد
پھر کب ٹائم ملے گا اپ کو
پھر دیکھتا ہوں کب ملے گا ٹائم
ٹھیک ہے
ہ
وہ بات تو صحی تھا لو اور
بس اپ سناو
بس ٹھیک تو فورتھ کال ہے یہ ہے نا کل اپ نے چ تین کالز ایک ساتھ گندگی کر دی ارے نہیں کی میں نے نہیں کی میں نہیں خدا کی کسم میں نے نہیں کی نیٹورک ویسا تھا اپ کو اپ کو رکنا چاہیے رکنا چاہیے تھا
مجھے تھوڑی پتہ ہے رکنا ہے
اپ تو بول کے ہے نا اس لیے رکنا چاہیے ہوتا ہے اس میں اور کیا
مجھے کہاں پتہ ہے رکنا ہے
ہوں تین پالز تین سو حساب سے اووو پھر ائے گا ہی کیا
مجھے کیا پتا کیا آئے گا
چلو کوئی بات نہیں اب رسیو بھی کرو گے نا میری کال
ہوم
ہوں
مجھے تھوڑی پتہ کتنا ملے گا بس تین چار ہزار ملنے چاہیے
ایک نمبر پہ تین چار ہزار
ایک نمبر تو کیا نا وہ پورا پہلا والا جس پہ دس کالج کی
ارے پاگل میں آپ کے ایک نمبر کی بات کر رہی ہوں ایک نمبر ایک ہی آپ کا ہے
ہمم
آپ تین بندوں کو کال کرتے ہو
ہمم
نمبر ایک ہی مانا جاتا ہے آپ کا
نمبر ایک ہی ہے
ہاں آتے دیکھو میں نے کمائے ہیں تین چار ہزار میں نے کمائے ہیں ایک ہی اکاؤنٹ میں میں بولتی ہوں نا لیکن آپ اپنی کال نندی کھانا کھائیں گے اچھا چلو کرو کرو کرو کرو کرو یہ سب مٹ کرنا یہ سب مٹ کرنا